ہیلو ہیلو السلام علیکم کیسے ہو آپ سب خیریت
وعلیکم السلام سب خیریت ہے آپ بتاؤ
ہمارے یہاں پہ بھی سب خیریت ہے آج بہت سمئے بعد ہم بات کر رہے ہیں تو آج ہم سمئے کے اوپر بات کرتے ہیں
ہاں ہاں یہ تو بہت ہی اچھا وہ ہے وقت سمئے وقت انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی اور انمول اطحا ہے جو ایک بار گزر جائے تو کبھی واپس نہیں آتا
ہاں زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے وقت کی صحیح تنظیم اور موس بندی بےحد ضروری ہے جو لوگ اپنے کام وقت پر پورا کرتے ہیں سماج میں ان کی عزت وقار اور اعتبار ہمیشہ برک کررار رہتا ہے
ہاں وقت کی پابندی انسان کے اندر نظم اور جذب اور خود اعتمادی پیدا کرتی ہے
ہاں اگر ہم اپنے روز مرزہ کے کاموں کا ایک ڈیزل بنا لے تو ہم کم وقت میں زیادہ کام کر سکتے ہیں
ہاں سستی اور کہلی کی وجہ سے وقت زیادہ کرنے والے لوگ اکثر زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں
یہ تو ایک دم سیف فرمایا آپ نے طالب علموں کے لیے وقت کا صحیح استعمال ان کی تعلیمی کامیابی اور روشن متقبل کی ضمانت ہے
ہاں امتحان کے دنوں میں جو چھاتر وقت کی قدر کرتے ہیں وہ بنا کسی ذہنی تناؤ کے بہترین نتیجے حاصل کرتے ہیں
ہاں کائنات کا پا نظام بھی ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتا ہے سورج چاند اور موسم سب مر کر وقت پر بدلتے ہیں
ہاں یہ تو صحیح فرمایا آپ نے وقت کا صحیح استعمال انسان کو ذہنی سکون پردان کرتا ہے اور کام کے بوجھ کو کم کرتا ہے
ہاں کسی بھی کاروبار یا پیشے وور زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے جو اپنے ہر لقش کو وقت پر مکمل کرتے ہیں جو شخص آج کا کام کل پر ٹالتا ہے بہت جلد ہی پریشانیوں اور مشکلوں کے جال میں پھنس جاتا ہے
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے وقت کے انتظام کے لیے سب سے پہلے اہم اور غیر اہم کاموں میں فرق سمجھنا ضروری ہے جب ہم اپنے اہم کاموں کو ترجیح دیتے ہیں تو باقی کاموں کے لے بھی آسانی سے وقت نکل جاتا ہے
ہاں یہ تو آپ نے ایک دم درست فرمایا گزرتا ہوا ہر لمحہ ہماری زندگی کی مہولت کو کم کر رہا ہے اس لیے ہر پل کی قطرت کرنا لازمی ہے
ہاں دنیا کے عجیم اور کامیاب لوگوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی سفلتا کا راج صرف وقت کی قدر کرنا تھا وقت کی پابندی انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہے اور اسے دوسروں کی نظر میں پربا شالی بناتی ہے
ہاں اور اپنے دل کا صحیح وقت پر ان انتظام کرنے سے ہم نہ صرف کام کر سکتے ہیں اور بلکہ آرام اور تفریح کے لیے بھی وقت نکال سکتے ہیں
بالکل صحیح فرمایا آپ نے زندگی کی جدوجہد میں وہی خواب پورے ہوتے ہیں جن کے پیچھے وقت کی صحی منصوبہ بندی موجود ہو
ہاں اور وقت کو ہم بینک میں جمع نہیں کر سکتے اسے صرف اور صرف اچھے اور موڈیڈ کاموں میں خرچ کیا جا سکتا ہے
ہاں بالکل اگر ہم روزانہ صبح اپنے دن کا منصوبہ بنا لے تو ہمارا پورا دن فائدے مند اور کامیاب گزرتا ہے
وقت کی بے قدری کرنے والے سماج ترقی کی دوڑ میں دنیا سے پیچھے رہ جاتے اپنی غلطیاں سے سیکھ کر وقت کو اور بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہی دانشبندی ہے
ہاں یہ تو بالکل صحیح فرمایا ہے آپ نے وقت کے صحیح استعمال سے ہم اپنی صلاحیتوں کو مکمل طور پر نکھار سکتے ہیں
ہاں اور مختصر یہ کہ وقت کا صحیح انتظام ہی انسان کو کامیابی خوشحالی اور ایک بہترین زندگی کی طرف لے جاتا ہے وقت کی پابندی سے انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے جو اسے ہر کام میں سنسییدہ بناتا ہے
بالکل جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وہ اکثر اپنے موقع گوا دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا
ہاں میں آپ کی بات سے ایک دم صحیح سہمت ہو اگر آپ اپنے وقت کو صحیح جگہ انویسٹ کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو آنے والے دنوں میں صاف صاف دکھائی دے گا
ہاں صحیح ٹائم مینجمنٹ سے کام کا پریشر کم ہوتا ہے جس سے انسان کی مینٹل ہیلتھ اور صحت دونوں اچھی رہتی ہے
ہوں یہ صحی فرمایا آپ نے ایک دم ہر دن ملنے والے چوبیس گھنٹہ ہر انسان کے لیے برابر ہوتے فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ کون اس کا استعمال کیسے کرتا ہے
ہ وقت پر کام ختم کرنے سے آپ کو نیا سیکھنے اور اپنی اسکلس کو بہتر بنانے کا ایکسٹرا وقت ملتا آتا ہے
ہاں جب آپ اپنے وقت کے مالک خود بنتے ہیں تو دوسروں کی وجہ سے آپ کے لائف میں ڈسٹربینس بہت کم ہو جاتی ہے
ہاں مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے اگر اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ کر وقت پر پورا کیا جائے
ضرور سوشل میڈیا اور غیر ضروری چیزوں پر وقت ضائع کرنا اپنا انرجی اور فوکس دونوں کو ختم کر دیتا ہے جو انسان وقت کے ساتھ چلنا سیکھ جاتا ہے دنیا کی کوئی بھی چنوتی اسے آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی
ہاں وقت کا صحی بنٹوارا آپ کو اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم بتانے کا موقع بھی دیتا ہے
یہ تو آپ نے بہت صحیح بات کہی پڑھائی ہو یا کوئی بھی کمپیٹیٹیو کام وقت کا صحیح انتظام ہی ایوریج انسان کو ٹاپر بنا دیتا ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے آلس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے جو دھیرے دھیرے آپ کے قیمتی وقت کو دمک کی طرح چاٹ جاتا ہے
ہاں جب آپ ہر کام ٹائم پر کرتے ہیں تو آپ کے ان ادھر ایک الگ ہی لیول کا سیلف کانفیڈینس آ جاتا ہے
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے وقت کی پابندی سے لوگ آپ پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنے لگتے ہیں جس سے آپ کی کریڈیبلٹی بڑھتی ہے
ہاں یہ آپ کی بات ایک دم صحیح ہے اپنی لائف کے گول طے کرنا جتنا ضروری ہے انہیں وقت پر حاصل کرنے کی ڈیڈ لائن بنانا بھی اتنا ہی ضروری ہے
ہاں جو وقت آج آپ کے پاس ہے وہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے بیتا ہوا کل اور آنے والا کل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے
یہ تو ایک دم صحیح فرمایا آپ نے وقت کا صحیح یوز کرنے سے انسان کے سوچنے اور فیصلے لینے کی قابلیت میں زبردست سدھار آتا ہے اور وہ ایک آتم وشاسی انسان بن جاتا ہے
ہاں بالکل صحیح فرمایا ہے آپ نے اپنے دن کی شروعات جلدی کرنے سے آپ کو سوچنے پلان کرنے اور شانت من سے کام کرنے کا ایکسٹرا وقت ملتا ہے جس سے ہماری دن چریا بہت ہی اچھی بن جاتی ہے
ہاں یہ آپ نے ایک دم صحی فرمایا جیسے اگر کوئی بھی انسان اپنا ہر ایک کام صحیح سمے سے کرے تو وہ جیون میں کبھی بھی لیٹ نہیں ہوگا وہ اپنا سبھی کاریہ ایک دم سمے پورن کرتا ہے پھر اس کو سماج میں ایک اچھا نام بھی بنا رہتا ہے اچھی علم حاصل کر لیتے ہیں اچھے کرموں دوارا
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے بڑے بڑے لوگ جو آج بہت ہی سفلتا جنہوں نے چھوئی ہے انہیں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے وقت کا بہت ہی صحیح استعمال کیا ہے تب جا کے وہ اس اونچائی پر ا اپنا پہنچ پائے ہیں تو ہمیں بھی انیں ان سے سیکھنا چاہیے اور ہمیں وقت کی مہتو پورنتا سمجھنی چاہیے
ضرور اور یہ وقت کا یہ جو بھی ہے وہ ہمیں اسپورٹس کے فیلڈ پہ بھی دکھتا ہے جتنے بھی کھلاڑی ہوتے ہیں وہ بھی وقت کا بہت اچھے طریقے سے پالن کرتے ہیں اور اپنا کاریہ سمے پورن کرتے ہیں
ہاں بالکل تبھی تو وہ اتنے مہان کھلاڑی ہے جو اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں
ہاں ملک کا نام روشن کرنے کے لیے ہمیں سبھی کاریہ ایک دم سمئے پوروک کرنا چاہیے جس سے انسان کا بھی وکاس ہوتا ہے اور ملک کی بھی نشانی آگے بڑھتی ہے
ہاں بالکل اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں جن سے پورے دنیا بھر میں ان کی واہ واہی ہوتی ہے
ہاں آخرکار وقت کا صحیح مینجمنٹ ہی وہ چابی ہے جو آپ کی محنت کا اصلی کامیابی میں بدلتی ہے
یہ تو بالکل صحیح فرمایا ہے آپ نے
ہاں چلو پھر ہم کسی اور موضوع پہ اسی طرح بات کریں گے مجھے آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ حافظ
خدا حافظ